سلگ
آپ ٹھیک ہیں
ہاں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں
آپ آج بھی اتنی صبح جا گئی ہو
ہاں مجھے صبح سویرے اٹھ نے کی عادت ہے اس وقت کا سکون تازگی اور پورے دن کو خوشگوار بناتی ہے
میں نے بھی کئی بار کوشش کی مگر جلدی نہیں اٹھ پاتی کیا واقعی صبح جلدی اٹھنے کے اتنے فائدے ہوتے ہیں
بالکل صبح کا وقت وہ انسان صبح کا وقت انسان کی صحت تعلیم عبادت ذہنی سکون کے لیے بہت اہم ہوتا ہے جو لوگ جلدی جاگے ہے وہ اپنے کام بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں
مجھے تو لگتا ہے کہ نیند پوری ہونا زیادہ ضروری ہے
نیند پوری ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر انسان رات کو وقت پر سو جائے تو صبح جلدی اٹھنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے جسم بھی تندرست رہتا ہے اور دن بھی دن پر سستی محسوس نہیں ہوتی
کیا کرنا چاہیے
سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے اس کی بات ہاں ہلکی ورزش جہل قدمی یا تازہ اوا میں کچھ وقت گزارنا چاہے گزارنا بہت فائدہ یہ من ہوتا ہے
کیا صبح کی تازہ ہوا واقعی صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے؟
جی ہاں صبح کی صاف اور ٹھنڈی ہوا جسم کو تازگی دیتی ہے دماغ کو سکون پہنچاتی ہے اور انسان زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھائی یا کام کر سک ہے
اچھا ٹھیک میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے محلے میں کچھ لوگ روزانہ صبح واک کرتے ہیں
یہ بہت اچھی عادت ہے صبح کی سیر دل کو مضبوط بناتی ہے جسم کو چست رکھتی ہیں اور انسان کو بیماری وں سے بچا میں مدد دی دی ہے
کیا طلبہ کے لیے بھی صبح جلدی اٹھنا فائدے مند ہے
یقینا صبح کے وقت یہی ذہن پرسکون ہوتا ہے اس لیے سب بس جلدی ہی آیا تھ ہے اس لیے بہت سے کامیاب طلباء صبح کے وقت پڑھا پڑھنا پسند کر ہیں
میں امتحان کے دنوں میں رات دیر تک جاگتی ہوں
اگر تم رات کو جلدی سو کر صبح جلدی اٹھ کر پڑھو تو زیادہ بہتر نتیجہ
بالکل صحیح بات ہے کیا صبح جلدی اٹھنے سے وقت کی پابندی بھی آتی ہے
بالکل جو شخص س ب چلتی اٹھتا ہے وہ اپنی کام تمام وقت پر کرتا ہے وقت کی قدر کرنا کامیاب زندگی کی نشانی ہے اب میں آپ سے پوچھوں گی میں اگر سکول کے لیے جلدی جلدی تیار ہوتی ہوں اور کہی چ میں اکثر آپ بتاؤ
میں اکثر اسکول کے لیے جلدی جلدی تیار ہوتی ہوں اور کئی چیزیں بھول جاتی ہوں
ہاں یہی بات ج ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ضرور ہیں جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو تو انسان آرام سے ناشتہ کرتا ہے اپنی کتابیں چیک کرتا ہے اور بغیر گھبراہٹ کے گھر سے نکالتا ہے آپ بتاؤ ناشتے کی کیا اہمیت ہے
صبح کا ناشتہ تو پورے دن کی توانائی فراہم کرتے ہے اگر انسان وقت پر اٹھے تو تو صحت مند ناشتہ بھی آرام سے کر سکتا ہے
صحیح بات ہے کیا جلدی اٹھنے سے مزاج پر بھی اثر ہوتا ہے
میں نے سنا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بہت بابرکت ہوتا ہے
بالکل یہ وقت دعا عبادت مطالعہ اور اچھی منصوبہ بندی کےلئے بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے
ہوں اگر کوئی دیر سے سو سونے کی عادت رکھتا ہو تو وہ کیا کرے
ہاں اسے آہستہ آہستہ اپنی عادت بدلنی چاہیے روزانہ پندرہ یا بیس منٹ پہلے سونے اور پہلے اٹھنے کی کوشش کرے چند دنوں میں معمول بن جائے گا
صحی بات ہے رات تک آجے کیا موبائل کیا موبائل فون بھی دیر رات تک جاگنے کی ایک ب بڑی بات
صحیح کہاں سونے سے پہلے زیادہ دیر موبائل استعمال کرنے سے نیند متاثر ہوتی ہے بہتر ہےیکہ سونس یہ کمس کم ایک گھنٹہ پہلے موبائل ایک طرف رکھ دیا جائے
ہاں صبح جلدی اٹھتے والے لوگ زیادہ کامیاب کیوں سمجھی جاتے ہیں
کیونکہ وہ اپنے دن کی شروعات منظم انداز میں کرتے ہیں وقت ضائع نہیں کرتے اور اپنی مفاظت پر توجہ دیتے ہیں
بالکل بالکل صحیح بات کیا گھر کے کاموں میں بھی اسے آسانی ہوتی ہے
بالکل جی ہاں گھر کے افراد سکون سے اپنے کام مکمل کر لیتے ہیں بچوں کو وقت پر اسکول بھیجتے ہیں اور پورا دن ترتیب سے گزرتا ہے
اب مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں اپنی بہت سی پش شانیوں سے صرف صبح کے جلدی اٹھ کر بچ سکتی ہوں
بالکل اچھی عادتیں چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہیں
ہوں صحیح کہا آج میں فیصلہ کرتی ہوں کہ رات کو وقت پر سووں گی اور صبح جلدی اٹٹی کی کوشش کروں گی
یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے شروع میں تھوڑی مشکل ہوگی مگر چند دن بعد یہی آپ کی عادت بن جائے گی
شکریہ آج کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ صبح سویرے اٹھنے سے صحت بہتر رہتی ہے پڑھائی میں دل لگتا ہے بے وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے ذہنی سکون ملتا ہے عبادت کے لیئے وقت ملتا ہے اور پورا دن خوشگوار گزرتا ہے
مجھے بھی خوشی ہے کہ آپ نے اس بات کی اہمیت سمجھی یاد رکھیے جو شخص اپنے دن کا آغاز محنت ن و ضبط اورورمث پت سوچ کے ساتھ کرتا ہے وہ زندگی میں ترقی کی راہ پر آگے بڑھتا ہے
بالکل بالکل بکل اپنا واٹسپ چیک کر لینا صحیح بات ہے صحیح بات ہے آ انشاء اللہ میں آج سے ہی اس کی اچھی عادت کو اپنانے کی کوشش کروں گی اور اپنے دوستوں کو گھر والوں کو بھی صبح سویرے اٹھنے کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی
آپ نے بھی صبح جلدی اٹھنے کے بہت سے فائدے بتائے لیکن کیا اس کے اور بھی فائدے ہیں
ہ جی ہاں سب سوری اٹھنے والا انسان عموما زیادہ منظم ذمہ دار اور پر اعتماد ہوتا ہے جب انسان اپنے دن کا آغاز وقت پر کرتا ہے تو اس کے اندر ہوت اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور وہ کا ہر کام اطمینان سے انجام دیتا ہے
بالکل کیا اس سے انسان کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہے
بالکل صبح جلدی اٹھ کر ہلکی ورزش چہل قدمیہ کھلی فضا نظام دینے سے جسم میں دانت سے گھی اتی ہے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور انسان پورا چست رہتا ہے
بالکل صحیح بات ہے اور کیا فائد د صبح جلدی اٹھنے کے
بالکل اگر ایسا ہوتا کہ دیر سے اٹھنے والا انسان جلدی جلدی اپنے کام کرتا ناشتہ چھوڑ دیتا اسکول یا دفتر دیر سے پہنچتا اور پورا دن ذہنی دباؤ میں محسوس کرتا ہے اب جو صبح سویرے اٹھتا ہے اس سے ذہنی دباؤ سے آرام ملتا ہے
آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ نظم و ضبط وقت کی پابندی سمجھتے ہے آپ نے بالکل صحی بات کہی اگر کوئی طالب علم روزانہ صبح جلدی اٹھ کر پڑھائی تو کرے تو کیا فرق پڑتا ہے
ا اسے وہ پورا پوری محنت کے ساتھ پوری ذہن کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا امتحان میں کامیاب بھی پا سکتا ہے
آپ نے بالکل صحیح کہا مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ صبح کے وقت دماغ تازہ ہوتا ہے اس لیے سبق بھی جلدی یاد ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک ذہن میں مفت حزرت ہے اسی طرح امتحانات میں بھی بہتر کارکردگی دکھ دکھائی جا سکتی ہے
ہاں یہ بات کافی حد تک درست ہے بہت سی کامیاب لوگ اپنے دن کی شروعات صبح سویرے کرتے ہیں اور تاکہ انہیں منصوبہ بندی مطالبہ ورزش اور اہم کاموں کے لیے زیادہ وقت مل سکے
بالکل صحیح بات کہ آپ نے مجھے لگتا ہے کہ کہ جب گھر کے افراد وقت پر جاگتے ہیں تو ہر کام آرام سے ہوتا ہے ناشتہ وقت پر تیار ہوتا بچے وقت پر اسکول پہنچتے ہیں اور کسی کو جلد باز یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے
اگر ہم یہاں پہ یہ بھی دیکے ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جلدی اٹھنے کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ یہ ان کو آگے چل کے ان کا معمول بنے
آپ کی بات بالکل صحیح ہے یہ عادت مستقبل میں بھی فائدہ دیتی ہے میں اس بات پر ضرور عمل کروں گی اور سب کو جلدی اٹھنے کی تلقین کروں گی
انشاء اللہ چلیے آج ہم نے بہت بات اس بارے میں
چلے اللہ حافظ اچھا